ہیلو ہاں آ ری ہے سلام سلام وعلیکم
وعلیکم السلام ہمم کیسے ہو
کچھ نہیں خیر یت ہے بیٹھے ہیں
بس کچھ نہیں ہم بھی تھوڑی تھوڑی تازہ ہی ہوا لے رہے ہیں بارش ہوئی تھی رات تو ہمم تو موسم تھوڑا سہانا سہانا ہو گیا ہے تو وہاں اوپر چھت پر ہم وراجمان رہے ہیں ہمم ہاں کا پہلے تو ہاں تھوڑے سے کام پہلے نپٹا دیے پھر میں نے کہا ابھی باقی کے کام آرام سے کریں گے کچھ نہیں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے تھوڑی دیر کیا کرنا ہے سارا دن کام ہی کرنا ہےہے کہ نہیں ہاں
وہ جنوں کہ تو کیا کام ہوتا ہے تین جنوں کے تو ہو گیا ہوگا ویسے لگ بگ تو ہے نا کھانا تو سب کے ایک ساتھ بنا بنا لیتے ہو نا
ہاں ہاں ہاں ہمم کوئی نا ہوں صحیح فر
تو ہمم ہو جات تا با جھاڑو پوچے بھی نبٹ گئے ہوں گے آپ کے تو
ہوں ہمم جھا ڑو پوچے تو کرنا ہے صفائی وغیرہ تھوڑی سی کرنی ہے صرف برتن وغیرہ لگائے ہیں تو میں نے کہا باق ی کا کام تھوڑی سی صفائی وغیرہ کرنی ہے تو آ کر دیتے ہیں ہمم صفائی بھی اپنے ا گھر میں اور اپنے سرلتا پن سریر پر بھی ضروری ہے ہے کہ نہیں
ہاں صفاںی تو بہت ضرر ضروری ہے اور صفائی اگر صفائی نہیں رکھیں گے نا تو گھر میں کتنے کیٹانو آ جاتے ہیں اور سارے کٹانو اپنے بچوں کو اپنے کھانو اپنے بڑوں کے بھی کھانے میں سب کے آتے ہیں تو بیماریاں پھیلتی ہیں نا ایسے تو
امم امم امم امم صحیح فرماںے یہ دیکھو اپنے تو چھوٹے چھوٹے بات اپنے کو امم یہ دھیان رکھنے چاہیے کہ بھاںی دیکھو اپنے جو امم گیس وغیرہ ہو چولہا وغیرہ ہو اپنی جو الماریاں وغ وغیرہ کپڑے وغیرہ ہو تو اس کو کیا ہفتے میں ایک دو بار اوپر نیچے کر لینا چاہیے ہےکہ نہیں ہوں دھول مٹی وغیرہ ہو تو اپنے کوئی بستر وغیرہ ہو تا وہ کیا جب دھوپ ہوتی ہے کڑک تب تو اپنے کو دھوپ میں ڈال دینا چاہیے بےشک نہیں
اممم
امم تو اس سے کیا ہے جو مطلب پہلے کے جو کٹانو وغیرہ ہوتی ہے ڈھول مٹی ٹی وغیرہ زیادہ ہوتی تو وہ کیا اس سے دھوپ سے پورے زخم مر جاتے ہیں امم بارش میں تو دیکھو اپنے
ختم ہو جاتے ہیں نا تو وہ تھوڑی کیٹینو ویٹانو گھر میں نہیں آتے ہیں
ہاں اپنےکوابھیچ دیکھو بارش ہوئی تو اپنے کو اتنی صفائی کی کوئیی ہاں آ آ ملتی نہیں ہے بارش میں دھوپ وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے ہے کے نہیں تو ہوتا ہے تو تھوڑی بہت دھوپ میں ہی اپنے کام کر لینا چاہیے امم جیسے کہ ا پنے پردے وغیرہ ہو تو وہ اپنے کو مہینے میں ایک باردھودینے چاہیے چدر وغیرہ ہو تو ہفتے میں دو بار دھو دینا چاہیے دیکھنے اپنے کچن کے چھوٹی چھوٹی جو ہو آں ضرورتیں ہے جیسے کہ برتن چھوٹے چھوٹے اپن یوز کر رہے وہ ہفتے میں ایک بار سب دھو دینے چائیے ڈبے وغیرہ ہے کہ نہیں
فباایک منٹ سانس بھول رہی ہو تو
ہاں اپن جو کھانے کے لیے یہ اناج وغیرہ پڑتے ہے تو اس میں بھی دیکھو کہیں نہ کہیں جو کیٹا نو وغیرہ لگ جاتے ہیں چڑے وغیرہ تو اس میں دیکھ بھال اپنے کو کرنی چاہیے ہے کہ نہیں امم یہ بھی جیسے کہ اپنے دال وغیرہ خراب ہوتی ہیں تو اس میں کچھ لو نگ تیز پتا وغیرہ ڈال دو تو اسے کیٹانو وغیرہ نہیں لگتے ہیں بیسن وغیرہ ہو تو اس میں تھوڑے سے ہاں تیل اور کالی مرچی وغیرہ کا پاؤڈر ڈال دو تو اس سے بھی سوستھ رہتے ہیں
ہاں بیسن میں تیل ڈال دے کیا
ہوو تو چاول میں بھی جلدی سے کہ وہ چیوڑے لگ جاتے ہیں ہیں کہ نہیں
میں تو مرچ مسل دھوپکالے میں تو وہ آیورویدک گولیاں آتی ہے نا بڑی بڑی پتا جیسی مٹی کی وہ والی ڈالتے تو ان سے کہے کہ کیڑے سارے مرجاتے خراب نہیں ہوتی ہے مسالے سار
میں وغیرہ ڈالتے ہیں نا گہیوں کا جو ڈبا وغیرہ ہوتا ہے نا ڈرم ہم اس میں اپن ہمم ہمم
سے مرچ مسالے میں بھی ڈال سکتے تو وہ خراب
ہاں ہاں ہاں ہاں ہوں تو یہ کیا اپنے گھر کہ یہ جو صاف ستھری صفائی ہے چھوٹے چھوٹے ٹیپس وغیرہ تو یہ کیا آپ نیا ہفتے میں مطلب گھر کے کمرے میں کچن میں س جالے وغیرہ ہو تواپ اپ جالے وغیرہ لے لو پنکھے وغیرہ صاف کر دو کا نہیں یہ ہی تو اپنے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں ہمم
صحیح بول رہے ہو صاف صفائی اک دم جھالے تو جالے تو اتنے آتے ہیں ایک دن نہیں لو تو دوسرے دن آ ہی جات ہیں
ہاں کیوںکہ گندگی آس پاس میں بہت ساری ہوتی ہے نا کیونکہ دیک چاڑیاں وغیرہ تو ہو تی ہے لیکن جب وہ سب پا پانی کا بہا وغیرہ ہوتا ہے باتھ روم کے وغیرہ تو اس میں کیا اپنا نکالنے ہوتا ہے تو وہ وہی حمزہ تھے تو مچھر وغیرہ زیادہ ہو ساک ہے نہ
بالکل
ہاں تو اسے اپنے کو تھوڑا یہ رکھنا پڑتا ہے کہ ہاں پ اپنے اس پاس کے پلاٹ وغیرہ روڈ پہ اپنے صفائی وغیرہ سب صاف ست کرے ٹھیکرے ابھی اج کل تو دیکو بارش ہونے سے ممبئی اور سورت میں کتنا پانی ہو گیا پھر بھر گیا تو وہ مطلب پانی زیادہ نہیں تھا وہ کیا تھا کچرا کیا تھا جو جم گیا تھا ان کو پانی میں جانے کے لیے رستہ نہیں ملا تھا اس لیے تو وہ گیا اس سے وہ پانی وہاں کا وہ دبا رہ گیا اور سب ٹی گھر میں دکانوں میں پانی بھر گیا تو اس سے کیا ہے اپنے کو ہی نقصان ہوا نا تو پہلے سے ہی اپن اگر دھیان رکھتے ہیں صاف صفائی کا کہ بھائی پلاسٹک وغیرہ ہو کچھ بھی کاغذ وغیرہ کچرے وغیرہ ہو تو اپن یہیا تو ویوستت جن چلا دی اج کل تو دیکھو کاٹن سرکار ا یہ بنائی ہے نگر نگم والی کچرے کی گاڑی تو کچرے کی گاڑی اتی ہے تو اپنا کچرا اس میں ڈال دو ہے کے نہیں یہ ہوا بھیکر نہیں چاہیے
باہر ایک مہینہ کی ہے نہ کیوں پھینکتے ہو کھینکنے سے گندگی پھیلتی ہی ہے
ہاں یا تو جلا دو اس کو وہی اپ کے اس پاس کہیں پلوٹ وغیرہ ہو کھڈا کر کے رکھو اور کچرا زیادہ ہو تو وہ جلا دو اس سے کیا پورا پلاسٹک وغیرہ سب ختم ہو جائے گا ہیں کہ نہیں تو کہیں جمے گا نہیں پانی وغیرہ ہے کہ نہیں امم اسلیے
تو صاف ستھری کرنا بہت ضروری ہے نا تو وہ کچرا وغیرہ ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیتھین وغیرہ ایسے نہیں پھینکے اور کچھ بھی کچرا ہوتا ہے جیسے کاغز کا وغیرہ تو یہ جلدی جم جاتے ہیں
امم پھر ہم ملکے لیکن یہ کیا اپنے آج کل کی جنتا کو اتنے یہ رہتے نہیں صرف گھر میں آپ نے صفائی کیا باہر پورا کڑ کٹ ہو تو اس سے آپ نے وہ کیا لینا دینا ہے کہ نہیں
ہم پر پر باہر کا ضروری نہ گھر کا بھی کرو لیکن باہر کی بھی تو کرو صفائی بات با کرو مت تم پھینکو بھی مت
ہاں بالکل صحیح فرمایا امم
پر وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو اپنے گھر میں کرتے ہے باہر نہیں کرتے
نا نے نا امم تو دیکھو اپنے تو دیکھو ہر جگہ آپ کہیں بھی آس پاس میں ہو یا پھر اپن شہر وغیرہ جائے رستے میں ہو تو اپن کچھ اگر ہاں کہ ہاں بھائی اپنے کو من کرتا ہے کچھ کھانے کے لیے ایسا ویسا تو دیھکو روڈ پے وغیرہ کچر ا نہیں ڈالنا چاہیے ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں اپنے کو ڈسٹبین وغیرہ مل جاتا ہے کچرے کا ڈبا وغیرہ اس میں ڈالو یا تو پھر ایک تھیلی میں رکھ دو آپ اپنے گھر پہ تو کہیں نہ کہیں پھینکتے ہی ہوں گے باہر گاڑی آتی ہی ہوگی تو وہاں پھینک لو ہے کی نئی کچرا
ہاں
امم تو وہ سمجھتے نہیں ہے وہ جانتے ہے کہ نہیں اتنا کون اٹھا کے لے کے جائے اس سے اچھا یہاں پہ ہی پھینک دو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ غلط نہی ہے ہاں اپنے سواست کیلئے امم
کوئی واپس نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا سمجھتے نہیں ہے تو نقصان ہو رہا ہے
ہاں ہاں وہی تو نا اس سے اور دیھکو اپنے بی گھر پہ دیکھو چھوٹی چھوٹی سب سویدھائیں ہوتی ہے جیسے کہ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے آپی آج کل تو دیکھو اپنے سے بے مطلب اپنے کھان پان اچھے نہیں ہیں تو اپنے کو بیٹھنے کے لیے پروابلم ہوتی ہے پوچھا وغیرہ نہیں لگتا ہے اپنے کو دیکھو وہ اسٹینڈ والے پوچھے آتے ہیں تو اس سے بھی اب
ہاں آج کل تو کتنے زورنے صحیح بات ہے مرکو ہینا صحیح بات بولوں تو میرے سے نا بیٹھ کے پونچھ لو عادت پردگی نا اسٹن وال پٹی پوچے گی یہ لکڑی والے پہنچے گی تو لکڑی والے سے ہی لگاتی ہوں ہاتھ سے ویسے بھی میں ہوں کہیں وہ لگانا ہوتا ہے تو ہاتھ سے لگا کے یہ لکڑی سے لگا دیتی ہو آنگن
امم امم امم امم وہی تو نا میں بھی رورہی ہوں ابھی آج کل تو برتن دھونے کے لیے بھی مشینیں آ گئی ہے
ہاں مشین برتن کی بھی آ گئی کھانے کی بھی آ گئی کھانا بنانے کی بھی آگئی ہاں آج کل سب سویدھ کل ساری ٹیکنک ہوئی ہے نا الیکٹرانک میڈیا کی کیا سب الیکٹرانک
ہوں پہلے تو دیکھو اپنے انے سادھن نہیں تھے تو سب مہیائیں گھر پر ہی سب ایسے ہاتھ سے کام کرتی تھی جیسے کہ گیہوں کا آٹا وغیرہ پیسنا تو پہلے مشین نہیں آتی تھی وہ سے پھرتے تھے ہے کی نئی ابھی تو مشینیں وغیرہ آئی ہے تو وہ کیا اپی تھوڑا سا مطلب آپ نے کو شریر میں اتنا اپن ایکسرسائز نہیں کر پاتے پہلے کیا اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا تو اپنے شریر میں ایکسرسائز وغیرہ ہو جاتے تھے اتی پرابلم نہیں ہوتی تھی
اور اب بیماری بھی ہو گئی نا بیماری بھی لو چل گئی ہوں وہ کہ آج کل جیسے سب ساری مشینیں آ گئی نا سویدھا ہوگی تو بیماریاں بھی زیادہ ہوگی گئی کیونکہ اب لوگ ہاتھوں سے کام کرتے نہیں ہے سارے مشینوں سے کام کر را ہا تو انکا شریر بھی ہی نہیں ہے نا تو وہ وہ زیادہ ایشو کر رہی ہے اب شریر خراب ہو گیا ہے لوگوں کا
ہوں اس لیے آپ نے وہ تھوڑا دیکھو شریر اپنے کو اچھا رکھنے کے لیے لچلا رکھنے کے لیے اپنے گھرکی بھی صاف صفائی رکھنی چاہیے اور ن شریر بھی لچل اپن کرنا چاہیے ہے کےنہیں ہمم ہو جاتا ہے ایسے کئی اپنےکو بھٹکنے کی ضرورت نہیں کہیں باہر جم وغیرہ جانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے ہاں ٹھیک ہے محترما پھر آپ کل کرنا فون ٹھیک ہے
ٹھیک ہے آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو ہے نا
نہیں نہیں ابھی تو ان کا میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس لیے ہمم ٹھیک ہے ہاں کل بات کریں گے یا تو پھر شام کو ٹائم ہو تو تھوڑا س شام کو
ہاں اور شام کو کیا ہے کہ رات کو ادھر میرا بچہ بھی وہ ہو ہوورک ہو گیا کر بات ادھر میرے ہسبینڈ وہ پھر آتے ہیں تو تو سیٹ نہیں ہوتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر ہمم چلو چلو ہمم